ہیلو
سام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ گھر سب خیریت
الحمد للہ سب اچھے ہیں آپ بتائیے آپ کہتے ہیں
جی جی میں بھی بہت اچھی ہوں بس میں آج آپ سے ایک بہت ہی اہم موجع پر بات کرنا چاہتی ت جی اور وہ ہے نیند کی کمی آج کل بہت سے لوگ اس مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیند کی کمی پور نیند پوری لینی چاہیے
بالکل صح فرما رہے ہیں آپ آج کل نا نیند پوڑی لیینی چاہے کیونکہ ہم جب ہم نیند پوری نہیں لیں گے تو ہمارے آنکھوں کی مجھ دیک رہے ہیں آج کل ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں کتنے برے لگتے ہیں آج کل ہمیں دیک کر بچ بھی نیند پوری لے رہے دیکو دوپہر میں سوتے ہی نہیں آجل چھوے بچے بچے جتنا مرضی آپ کوشش کریں وہ سوئیں گے ہی نہیں پھر ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم سوئیں گے تو یہ سوئیں گے ان کی وجہ سے ہم سو جائیں گے پر یہ نہیں سو پائیں گے تو اس لیے ہمیں نیند بہت ہی اچ اچھی لینی چاہیے پراپر لینی چاہیے اور ساتھ میں ہمیں کم سے کم نیند رات کو آٹھ گھنٹے اور دن میں دو گھنٹے تو ہمیں سونے چاہیے ہمیں دیک کر چھوٹے بچے بھی سوئیں گے تو بہت فرق پڑ جائے گا بچوں کی صحت پر فرق پڑے گا بچے
رام ندی ہے بلکہ ہمارے جسم اور دماغ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی جانکاریاں وست کرتا ہے اور جسم خود ہی ٹھیک کرتا ہے اور اگر لگاتار نیند کی کمی ہو جائے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے دھیان نہیں لگتا اور کام بھی غلطیاں ہونے لگتی ہیں
جی پتا ہی آپ کو آج کل سے بچے ہیں نیند نلے پوری تو زد کرتے ہیں اٹھ کر رونے لگتے ہیں دو دو گھنٹے روتے ہیں چپ نہیں کرتے ہیں ان کو اتنا مشکل سے منانا پڑتا ہے تو نیند بہت ضروری ہے بچے کے لیے صحت کے لیے اس کی عمر کے لیے اس کی لمبائی کے لیے
جیسے آج کل لوگوں میں نیند کی کمی بہت ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کی کئی وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ موبائل ہے سوشل میڈیا ہے بہت سے لوگ دیر رات تک فون چلاتے ہیں اس کے علاوہ پڑھائی کا دباؤ تنہ نوکری کا تناؤ پیسے کی چنتا ہم دیر سے کھانا کھانا اور انیامت دن چارے بھی نیند خراب کر دیتا ہے
صحیح فرما رہی ہیں آپ ہی دیکھے ہیں آج کل رات کو بچے کتنا فون چلاتے ہیں ان ڈانسا کلا جاتے ہیں پھر وہ پتہ ہے نہ کہ کس ٹائم ہمارے بارہ سے دو بج جاتے ہیں فون چلتے چلاتے تو ہمارا تو یہی ماننا ہے جب آپ سوئیں اپنے بیڈ پر لیٹے آرام فرمانے کے لیے تو آپ اپنے فون کا نیٹ آف کر کے اپنے فون کو فلائٹ موڈ پر لگا کر اپنے سے تھوڑی دور پر رکھیں جس میں آپ کو بار بار اٹھنے میں آلس آیا آپ فون نا اٹھا پائے تو اتنی دوری پر رکھیں کہ آپ سو جائیں تسلی سے اطمینان سے صبح اٹھنے کے بعد آپ ناشتہ کریں چائے پانی پییں نہانے دھونے کے بعد اپنا فون اٹھا کر پھر سے آن کریں اس سے آپ کا ناش تہ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی
جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ نیند سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں ایک بار کہ نیند کی کمی سے یاداشت کمزور ہو جا ہو سکتی ہے دھیان لگانے میں پریشانی ہوتی ہے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور شریر تھکا تھکا ہوا لگتا ہے لمبے سمے تک ایسا رہے تو کئی بیماریاں خطرہ پڑ سکتا ہے اس لیے اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہی کرنا چاہیے ہمیں فون بہت کم چلانا چاہیے ہمیں کھانا اچھا کھانا چاہیے ہمیں ٹائم سے سونا چاہیے آپ گاؤں میں دیکھا ہوگا گاؤں میں رات کو سات بجے لوگ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی دن چڑھ ہی وہ چار بجے اٹھ جاتے ہیں تو یہی ہے نا وہ نیند اپنے آٹھ گھنٹے کی پوری کر رہے ہیں
اگر آپ شہروں کی بات کریں تو اگر آپ شہروں کی بات کریں ان کی اچھی نیند کیسے کرنی چاہیے تو بتا تی ہوں آپ کو کہ اچھے نیند آپ کے لیے کیسے سب سے پہلے روز کا ایک سمے سونے کا بنا لیں اور اٹھنا کا سمے ایک بنا لے جس سے آپ کے سونے اور اٹھنے کا ایک عادت بن جانی چاہیے سونے سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے موبائل لیپ ٹاپ کا اس تعمال نہیں کرنا چاہیے اگر وہ بج بھی رہا ہے تو آپ آپ کو پتا ہے کہ میں سونا ہے تو آدھے گھنٹے پہلے اس کو اپنے سے دور رکھ دیں اور رات کو کھانا ہمیشہ ہلکا کھانا چاہیے اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ٹہلنا چاہیے یا سونے کا کمرہ بالکل شانت اور آرام دائک ہونا چاہیے تب آپ اچھی نیند کی طرف جا سکتے ہیں
صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہی کرنا چا
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا چائے اور کافی کا بھی اثر پڑتا ہے نیند پر تو بتاتی ہوں آپ کو جی ہاں بالکل اگر رات میں آپ چائے یا کافی پیتے ہیں زیادہ کیف ین والی چیز لے پاتے ہیں تو نیند انے میں دقت ہو سکتی ہے اس لیے شام کے بعد ان کا استعمال ایک دم کم اور کم کرنا ہی بہتر ہو جاتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بہت اچھا فرما رہی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے
اں رات کی نیند اور دن کی نیند میں کتنا فرق ہوتا ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ دن میں سونا بھی ضروری ہے تو بتاتی ہوں کہ ہاں دن میں سونا ضروری ہے آپ آدھا بیس تیس منٹ اچھی نیند لے سکتی ہیں چھوٹی لیکن دیر تک سونا سے رات کی نیند خراب ہو سکتی ہے
صحیح فرما رہی ہیں بہت اچھا فرما رہی ہیں نیند تو ہمیں لینی ہی چاہیے
بالکل اگر کسی کو کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ کیا کرے گا ہم بتا دوں کیا کرنا چاہیے جس اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی بہت دنوں سے تو آپ اگر یہ سمسیا لگاتار آپ کو بنی جا رہی ہے روزمرہ کی زندگی اثر ڈال سکتی ہے یہ سمجھ سے آپ کی تو اپ ڈاکٹر سے صلاح لیں اور بنا صلاح کے کوئی بھی نیند کی دوا نہیں لینی چاہیے تو آپ یہ کا دھیان رکھیں اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ کی نیند کی دوا بالکل بھی نہ لیں بیننا ڈاکٹر کی سلاح کے
بالکل یہ تو ہے ہی
جی اور ایک بات اور بتاتی ہوں میں آپ کو کہ جیسے اب ہم نا کیا کرتے ہیں اکثر ہم پڑھائی موبائل کا زیادہ یوز اہمیت دیتے ہیں لیکن اچھی اپنے سواستھ کو اپنی نیند کو اچھی اہمیت نہیں دیتے سات سے نو گھنٹے کی اچھی نیند ہمیں لینی چاہیے ہر مانو شریر کے لیے سات سے نو گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے جس سے ہمارا دماغ من اور شریر تینوں چیزیں بہت شانت رہیں گی
کوئی نا جب بھی ہم سوئیں بالکل ہے من شانتی مطلب کا من چینچن اطمینان سے سوئے کہ اپنے کوئی پرابلم نہ ہو ہمیں کوئی رات ہم اپنے دماغ میں ٹینشن نہ بھرے کوئی نوکری کی ٹینشن کوئی کالج کی ٹینشن کوئی اسکول کی ٹینشن آج کل دیکھ رہے ہو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسکول کی ٹینشن ہو جاتی ہے تو وہ مطلب وہ ٹینشن سے ناسوئے
تایا کہ جب بھی آپ سوئے سونے سے آدھے گھنٹے پہلے ہی آپ کو اپنے موبائل لیپ ٹاپ ان سب کو بہت دور کر دینا چاہیے اور اپنے دماغ کو ایک دم فریش کر دینا چاہیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے آپ کو اپنے کمرے کو جتنے نہ ہو سکے شانت ارام دائک رکھنا چاہیے سونے والا کمر جس سے اگر اپ سوئیں تو اپ کو بہت شانتی سے بہت اچھے سے نیند اجائے اگر آپ کے کمرے بہت شور شرابہ ہو رہا ہوگا توپ اچھی نیند نہیں لے پائیں گے آپ ک کتنی بھی نیند لے لیکن اپ کو سکون نہیں ملے گا اور اپ نے ایک چیز اور بہت دیکھی ہوگی جو کہ بہت ا کامن ہو چکی ہے جب جب انسان سوتا ہے تو اس کے دماغ میں دس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں اور وہ سویا بھی رہتا ہے اور دس طرح کی دماغ میں باتیں بھی چلتی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نہ تو وہ پوری طرح سو پا رہا ہے نہ وہ پوری طرح اٹھ پا رہا ہے تو وہ سویا بھی ہے اور وہ نہیں بھی لیکن اس کا جو دماغ ہے وہ نہیں سویا ہے اس کا شریر جو ہے وہ سویا ہے لیکن اس کا دماغ وہ نہیں سویا تو دیکھو بات وہیں پر ہے کہ اگر اگر آپ سو رہے ہیں تو اپنے دماغ کو پورا فریش ایک دم مائنڈ کو اچھا ایک دم خالی کر کے اچھے سے سوئیں اگر آپ اس طریقے سے بالکل فریش کر کے مائنڈ کو ا دھا گھنٹہ بھی سوئیں گے اپنے دماغ کو پورا خالی کر کے اچھا جیسے میرا مائنڈ فریش کر کے فون سے اور ان سب سے دور اگر آپ آدھے گھنٹے کی نیند بھی لیتے ہیں تو یہ نیند بھی آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی اور اگر آپ اپنے دماغ میں دس طرح کی بات لے کے ٹینشن لے کے سو رہے ہیں اور آپ کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں سوتے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں سوتے ہوئے تو وہ نیند بھی آپ کی بےکار ہے وہ دو تین گھنٹے کی نیند آپ کی بہت بےکار رہے گی وہ آدھے گھنٹے لیکن نیند آپ کی شریر کے لیے بہت زیادہ اچھی رہے گی جی بالکل بالکل یہی فرما رہی ہوں میں بھی آپ کو کہ وہ تیس منٹ کی جو نیند ہے وہ آپ کے شریر کو زیادہ فائدہ کرے گی وہ دو تین گھنٹے کی نیند جو ہے آپ کے شریر کو اور نقصان کر سکتی ہے کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ نہیں سویا آپ کا شریر آپ کا جو شریر ہے وہ تو سویا ہے لیکن اپ کا دماغ جو ہے وہ نہیں سویا بالکل
کہہ رہے ہیں اپی کہ جب بھی آپ سوئیں اطمینان سے سوئے بالکل آرام سے سوئے فالتو ٹینشن لے کر نہ سوئے کیونکہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں جو گھومتا ہے نا وہی ہمیں سپنے میں آتا ہے اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم نیند میں ایسا اٹتے ہیں ہڑبڑ ہٹ کر کہ ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ ہمیں سپنے میں کیا دیکھا ہے
بالکل بالکل میں نے آپ سے وہی فرمایا نا کہ کہ اگر آپ اپنے دماغ کو شانت کر کے تیس منٹ کی نیند لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے باقاعدہ ان تین گھنٹوں کے نیند
جی بالکل بالکل جی ہم فرما رہے ہیں جب بھی آپ سوئے آپ کے گھر میں بچے ہوں بڑے ہوں
ان سے آپ کہہ دیں کہ جب آپ سو رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے اپنے فون کو دور رکھے
بالکل بالکل
فیل اچھی آئے گی ان کی کہانی کوسٹور ٹو نہیں کرے گا رات کو آپ فون کو ائرپلان موڈ پر لگا دیں پھر سو کر جب اٹھیں آپ نہائے دھوئیں برش کریں نماز ادا کریں ناشتہ کر کے پھر آپ فون کو آن کریں
جی جی بہت بہت صحیح فرمایا آپ نے بھی کہ اسی طریح سے ہمیں اپنا ایک سونے کا اٹھنے کا ایک سمے کی عادت بنا لینی جیسے کہ ہم رات کو اگر آٹھ بجے سو رہے ہیں تو صبح میں سات بجے اٹھنے کا ٹائم یعنی سات آٹھ گھنٹے کی نیند جو ہے ہماری پوری ہو جاتی
پھر بھی ہمیں دو گھنٹے سونا چاہیے چھوٹے بچے آج کل دیکھو سو نہیں رہے ہیں کھیل رہے ہیں چھوٹے بچے آج کل آج کل چھوٹے بچے سوتے نہیں ہیں آج کل وہ چھوٹے بچے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کھیل رہے ہیں ان کو نیند ان کو پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ چھوٹے بچے نیند پوری کریں اپنا سوے چھوٹے بچے
جی جی آپ بہت صحیح فرما رہی ہیں چھوٹے بچے ٹائم پر نہیں سو پاتے ہیں کیونکہ وہ سونا بھی نہیں چاہتے ہیں جب سے وہ فون یوز
دیکھ رہ
جی جی بہت جی جی بہت بہت شکریہ آپ سے بات چیت کر کے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں گے اور صحت مند اور اپنی زندگی کو صحت مند بنانے کی کوشش کریں گی
امید ہے ہم امید ہے آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ خدا حافظ